ہ ہم ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں
ہاں ٹھیک ہے اچھا وہ ایک بات مجھے پوچھنی سے آپ کو بتا دکھ سویا چاپ بنا لیتا ہے تو سویا چاپ اسٹک ریڈی مڈ کی آپ گھر میں بنا
نہیں وہ تو وہ جو ہے سویا وہ والا لاتا ہے پیکٹ والا لاتا ہے جو بڑی والی ہوتی ہے اور اس کو اس میں جو ہے پیاز ٹماٹر اور پتہ نہیں کون کون سی سبزیاں ڈالتا ہے جو گھر میں اویلیبل رہتی ہیں اس کے بعد اس میں میونی سوس اور سوسا سوس جو نہیں ہوتے وہ سب ڈال کے اور اچھے سے اس کو پکاتا ہے اس کے اوپر مکھن ڈالتا پھر وہ جو بھیگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈال کے اچھے سے پکاتا ہے تب اس کو سرف کرتا ہے اس کے پاس جیسے دھنیا بیا ہوئی
نہیں ایک سویا چاپ ملتی ہےے مارکیٹ میں ہم کھاتے ہیں سویا چاپ پسند ہے پ اسٹک میں رہتی نا یہ سب کٹ کرٹ کے ملائی سو یا چا بھییا
ہاں ایک اسٹک میں رہتی ہے لیکن وہ یہاں نہیں ملتی ہے
اچھا
ہاں ہمارے لکھنؤ میں وہ پہلے ملتی تھی ابھی نہیں ملتی ہے
ہم لکھنؤئی ہوئی تو میری سسٹر رہتی نااں ہاں ایک دو چٹوری کے لیے سب رہتا ہےاںنا جگہایں سویا چاابی رمڈ کر
چٹوری گلی میں جو سویا چاپ ملتا ہے وہ ایک تو مہنگا بھی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے باپ کے باپ میں نے ایک بار گئی تھی تو اپنی جٹھانی کے ساتھ گئے تھے تو ان کو پھرے بہت پسند ہے دال کے پرے نہیں ہوتے
ہاں ہاں ہاں
ہاں تو وہ ان کو بہت پسند ہے تو وہ لی ان کا لوکھائیں وہ اتنے بیکار تھے کہ پوچھو نہیں اور تیس روپے کا ایک صرف ایک فرت تیس روپئے کا وہ چھوٹے چھوٹے اور ہم لوگ جو گھر میں بناتے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے بناتے ہیں اور اچھے سے دال بھر کے اور مسالے دار والے بناتے ہیں فرق وہ ٹیسٹی ہوتا ہے
جی ہمیں سویا چاپ بہت پسند ہے سویا چاپ سویا چاپ مانگیں تھے سویا چاپ میں ساری وریڑی
ہاں تو ہم لوگ کو بھی بہت پسند ہے بٹ اب وہ پہلے ہم بہت کچھ بناتے تھے جب میرے ہسبینڈ تھے یا سب لوگ تھے اب جب سنگل ہو گئے تو ابھی انا کام اتنا رسپانسبلٹی ہو گئے تھے کہ اب اتنا تھک جاتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے بنانے
اپہلے جو آپ کا بیٹا ہی بنات ہے تو دس ہی رہتا ہے نا صحیح
اس کے کھانے کی تو سب تعریف کرتے سب کہتے تم اپنے بیٹے کو ہمارے گھر بھیج دو
کبھی کسی بھی پوچھیں گے فرصت سے ہمیں بھی سویا بڑی اچھی لگتی ہے ج میرے ہسبینڈ کو تو ڈاکٹر نے بتائی
آپ سویا بیری کی بات کر رہی ہیں ا ایک بار جے میں اپنے سسٹر کے یہاں گئی تھی تو ہم لوگ اندر بات چیت کر رہے تھے اتی دیر میں وہ جو ہے کانچ کی گلاسز اپنے موسی گھر میں کانچ کی گلاس تھ دھا کے رکھے اور اس میں جو ہے نمبو کا کا ایک اچھا سا مطلب کوکٹیل ڈرنک بنایا ہے نیمبو سے اس کے بعد انوں وہ جب لے کیا تو ان کی موسی جو ہےڑی سرپرائز ہو گئی کہ گلاسس گلاس کس نے دھوئے تو انہیں بتایا ہم نے پھر جب پی ہے تو وہ ایسے ریلیکس ہو گئے کہ انوں نے کہا کہ گننے ایک کام کروںا بیٹے کہیں چھوڑ دو مطلب اس کی اس ڈرنک کی سب تعریف کرتے ہیں
کٹیل وغیرہ ب پودینہ میٹ وغیرہ ڈال دوو ڈال دوو یا سوڈا تا کہ تو باہر کا میں وہ بالکل بہت بڑھیا ڈرنک بنتا رہا اس کے تو فلیورس بھی آتے ہیں
ہم لوگ جب گھر میں نیمبو پانی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سمپلی جو ہے نیمبو ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں
ہاں تھوڑا سا نمک پچ یہ ڈال دیتے ہے ای س ٹیٹی
لیکن وہ یہ سب نہیں کرتا وہ سمپلی جو جو نیمبو پانی ہوتا ہے اس میں پہے جنجیر ڈالے گا سوڈا ڈالے گا شکر نم بہت ساری وورائٹیز ہوتی پودینا ڈالے کا پیس کے اس میں پودینہ بھی پڑتا ہے
بہت اچھا فلیور ہے
ہاں اور اس میں زیرہ تھوڑا سا جو ہے پیس کے ڈالے گا جیرا بھی پیس کے ڈال جیرہ بھی پیس کے ڈالے گا سب کچھ اچھے سے ڈال اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا برف پ اس سے اور ایک کونے میں نیمبو سلائس لگا دے گا اس کے بعد اس کو دے گا پورا مطلب گلاس کو بھی مطلب کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہاں وہ کہ یں کھانا بنانا نہیں بہت بڑھے کھانے کو کس ڈھنگ سے آپ
زیٹیشن کرنا تھا مطلب نہ کھانے والے بھی آدمی رہے گا چتی کرے گا کہ ہاں کھ ل
ہم سے کہتا ہے ممی میری پڑھائی چھڑا دو ہم کو ہلوائی دکان کھلا تو مٹھائی بیچے بیٹھ کے
ارے وہ چوڑیے ماسٹر شیف وغیرہ دیکھیے آپ کتنے بچوں کا الگ آتا ہے بڑوں کا الگ آتا ہے دیکھیے کتنا پرزنٹیشن پہ زیادہ دھیان د
یہ ایکچولی کرکٹ سیکھ رہا ہے اس کے پاپا کی لاسٹ وش تھی ہی آئی پی ایل میں کھیلے تو اس نے اپنے پاپا سے پرومس کیا تھا کہ میں کروں گا اپنی طرف سے تو یہ کرکٹ کھیلتا ہے تو ابھی تک میڈلس وغیرہ بھی لا چکا ہے گولڈن کپ بھی لا چکا ہے چھ میڈل پا چکا ہے یہ ابھی
ہماری جو سسٹر کی بیٹی انا بہت اس کا بہت انٹرسٹ ہے کرکٹ کو سیکھنے میں
ہاں لیکن اس میں بہت محنت ہوتی ہے اگر وہ لڑکی ہوگی اتنا کر رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے بہت مطلب محنت کر رہی ہے
ٹھیک ہے وہ اس کا مطلب آگے تو وہ ہے ممی میرا ایڈمشن کروا د
ہاں تو اس میں جو ہے تین سال سے ہی اسٹارٹنگ کرانا چاہیے تین چ چار سال سے چار سال کے بچے کو ان کے اکیڈمی میں جو بچے آتے
وہ پڑھاتے پڑھائی بھی کرتے ہوں گے اور وہ یہ بھی اپنا کرتے ہوں گے
پڑھائی بھی کرتے میں میرا بیٹا تو پڑھائی بھی کرتا ہے اکیڈمی بھی جاتا ہے ابھی اکیڈمی جانے والا ہے اور گھر کی رسپانسبلٹی کو بھی دیکھتا ہے مطلب باہر کے جو کام ہے وہ بھی کرتا ہے
بہت بڑھیا
لیکن پھر بھی ہم سے گالی کھاتا
بدیا ت
تبھی تبھی تو بچار ہم
ویسے ایک بات آپ نے کچھ سوچا ہے جیسے یہ کھانے والی چیز ہی زیادہ آج کل پیسہ کے لیے اسکوپ بھی بہت ہے ایک ٹھیلے والا لکھپتی ہے آج کے دور
اسی لیے تو میں نے اس کو بیک اپ کیونکہ میں کرکٹ نہیں کرا پاؤں گی آگے اس کا کنٹینیو میں کیونکہ اس میں بہت پیسہ لگتا ہے کم سے کم کروڑوں لگتا ہے اگر بن گئے تو بن گئے زیادہ ت کیا ایک سال اور لگا لیں گے بس اس سے زیادہ نہیں لگ پا لگا اسی لیے میں نے تین بیک اپ کر لیں کے ان کو آگے چل کے ایل ایل بی یا تو کرائیں گے یا تو ماسٹر سحب یہ اپنا خود کا کریں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ان کو آتا ویسے بھی ہے تو یہ اپنا خود کریں گے
نہیں ویسے آپ کے اور بھی ریلیٹیو ہے گھر کے آیا تھا چ میں چپ چپ اگر انام آ گیا تو چ سبھی
ہاں ہاں لیکن ان کو جو ہے دو دو چیز میں سب سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے ایک تو کوکنگ میں ہو ایک کرکٹ کرکٹ تو ان کا پہلا پیار ہے مطلب کہتے ہیں ممی کرکٹ کو تو میں کبھی اپنے سے دور کر ہی نہیں سکتا
اچھا میرے ہسبینڈ بھی کرکٹ بہت شوق بہت زیادہ لیکن پیسے کی پرابلم سے وا نہی پڑتا سب کا نام تھا
تو وہی اسی لیے تو وہی میں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کل کو اسے کرکٹ جب چھڑائیں گے تو یہ تو رونے لگے گا تکلیف میں آ جائے گا یہ یہ مر بھی رہا ہوگا چاہے جتنی طبیعت خراب ہو اسکول بھلے ہی نہ جائے لیکن اکیڈمی ضرور جائے گا
نہیں اکیڈمی والوں سے بات کریے گا آب ایسے نسر آئیے نا بچہ اگر ٹیلنٹ ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے سنگل مدر کیا کیا کریں
اب یہ سمجھنے والے سمجھتے نہیں سمجھنے والے بالکل نہیں سمجھتے
یہ بھی صحیح بات ہے سنگل مدر کیا کیا کرے کہا تک اگے جائے
دیکھیے آج کے آج کے سمے میں نا اموشن آج کے سمے میں زیرو پوائنٹ ہو گیا لوگوں کے کے لیے آپ کسی کو اپنا تکلیف بتاؤ گے سن تو لے گا لیکن بعد میں یا تو وہ ہنسی اڑائے گا یا تو وہ اگنور کر دے گا
اگنور کیا کر دیے گا اور جو اس کی نظروں میں ہمارا ٹریپ تھا اور ڈاؤن ہو جائے
ہاں پہلے پہلے مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ سنگل مدرس کیا ہوتا ہے لیکن اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ جو اس سنگل مدر ہو چاہے فادر ہو کوئی بھی ہو بٹ اس کے لیے لائف کتنی ڈفیکلٹ ہو جاتی ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے
مدر زیادہ ہے
نہیں مینس بھی ہوتے ہیں بہت سے مینس ہیں میرے نالج میں ایسے مینس ہیں جو سنگل ہے جن کی وائف نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی کو عورت بننے میں دکت ہوتی ہے اور عورت کو آدمی بننے میں دکت ہوتی ہے
ہوں
جو چیز ہم نہیں ہیں اور ہم کو وہی بننا پڑے آپ خود سوچو کتنی دکت ہوگی
صحیح کہا
ہے نا تو مینس کی لائف آسان نہیں ہوتی مینس کی لائف بھی بہت ٹف ہوتی ہے دیکھا جائے تو
باہر بھی دیکھے کمائ کرے بھی گھر بھی آکے
وہی میں کہہ رہی ہوں مینس کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے آسان نہیں ہوتی ہے
ا بھی یہ سنگل مدر ہیں تو یا پھر کوئی آپ کے ہسبینڈ کی گورنمنٹ جوب ہوتی تو آج ٹیشن وغیرہ
ہوں دیکھیے مینس اور لیڈیز میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ مینس کہیں بھی چلا جائے اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا لیکن لیڈیز کے ساتھ یہ ہوتا گا وہ سنگل ہے تو وہ ہنس رہی ہے اچھا اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنےہے یہ ہوتا اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کی جو گندی نظر ہے نا وہ سنگل مدر پہ سب سے پہلے پڑتی ہے
سب کےپہناوے کو پتا چلتا ہے بس کتنے بیٹھے ہیںئے
اس کے ہسبینڈ نہیں ہے تب تو کہو آپ کے باہر والے بعد میں آپ کے گھر کے جو ا بدر یا برادر ان لوہے یہ ایلڈر برادرنلوا وہ سب سے پہلے آپ کی نظر رکھیں گے
دیکھییں ہاں آج بھی مطلب کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں اس چیزوں کو بہت زیادہ ہے سک
ہاں
ہاں کرتا ہ گھر والے ہے اس سے اور آپ لوگوں کو زیادہ ہمیں لگتا ہے مجھے اسٹیٹ میں
ہاں مین چیز ہوتا ہے نا کہ دیکھیے ہمارے انڈیا میں نا کچھ چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں بہت ہی زیادہ خراب ہے جو نہیں ہونی چاہیے کچھ ایسے لوگوں کے پاس ریتی روج یہ ضرور رہ ریلیشن کہ لیجیے ہم عورتوں کے لیے ہیں آج بھی اس سماج میں جو نہیں ہونے چاہیے
جا کے صحیح
اب آدمی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی چار شادی کر سکتا ہے کیوں
بالکل کوئی اور اس کوئی
اس پہ کوئی اور اگر عورت کر لے تو اس کو کیریکٹر لیس کہہ دیا جاتا ہے ایسا کیوں
ا یاد ہی کر دے گا تب بھی عورت دونوں طرف جا رکھے اس کی
تو یہی چیز تو کہ آدمی کو سانس سماج نے آدمی کو سانس لینے کی اجازت دی ہے عورت کو کیوں نہیں دی ہے
گ سماج ہے
اور اسی لیے تو ایسے سماج کو کہنا چاہیے بھاڑ میں جاؤ تم
صحیح بتا رہے ہیں ایسے سماج کی قدریں نہیں کرنی چاہیے ایسے سمج سے کہو بھاڑ میں جاؤ میری زندگی ہم ای جیسا من ہو ویسے کریں گے یہ چیز ہوتی
اور آپ کے بچے کہاں ہے سب چھٹی ہو گئی کیا آج کی
نہیں میں ایک میرے بچہ ایک جا رہا ہے اکیڈمی تو اس کے بس تیاری کر دو پھر میں آپ کو کال کرتی ہوںی
جی
اوکے